وعلیکم السلام سلام کیا ہو رہا ہے آپ کا محترما
کچھ نہیں آپ کے پاس تھوڑا دور سے آ رہی ہے نہیں تھوڑا اور پاس آئیے
اب سی ار نہیں محترما
ہو سکتا ہے پیرے میں دقت ہو آپ فرمائیں
بول رہے ہ محدرما کہ آج کل جی آپ ہمیں کوئی نیا بیوٹی پروڈکٹ تو بتا سکتی ہیں
بالکل آج کل بیوٹی پروڈکٹ کا بڑا ذکر سننے میں آ رہا ہے آپ نے تو سنا ہی ہوگا جسے ہر خوبصورت اپنی ہر شخص اپنی خوبصورتی کو نکھارنے میں مشکور
بالک بالکل مت ترم آپ سحب فرما رہی ہیں آج کے دور میں حسن ا جمال وہ بہت اہمیت دی جا رہی ہے لوگ گ گ گخت لکھ قسم کے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں
بالکل صحیح فرمایا آپ نے مگر کیا تمہیں لگتا نہیں یہ پروڈکٹ کبھی کبھی نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں ہاں جی
کیا جائے تو یہ ہمارے جو اسکن ہو ہے جلد ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ہر چیز ہر انسان کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے
یہ بات تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہو میں نے تو کیا کیا میرے میں ایک سوشل میڈیا والی آتی ہیں ان کے میں دیکھا تھا ہاں تو میں نے ان کے میں دیکھ لیا تھا تو سوشل میڈیا پر اتنی ایڈ ریوو ہوتے تو لوگ آسانی سے ار سر ہو جاتا
بالکل بالکل محترمہ آپ صحیح فرما رہی ہیں اکثر بنا اچھا سمجھے ہر نیا پروڈٹ کیا مال نیا پروڈکٹ
ان کو انفلوئنسر اور پروموٹ کر رہے ہیں
آپ کی آواز بہت دور سے آ رہی ہے
ارے اسی لیے تو ان کو انفلوئنسر اور اور زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں محترمہ
ہاں بالکل صحیح کا یہ پروڈکٹ کیمیکل سے بھرپور ہوتا جو لمبی مدت میں ن کو خراب کر دیتے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں محترما اس لیے ہی تو ہمیں نیچرل اور ہر جیسی چیزیں جو ہوتی ہیں ترجیح دینے والی ہوتی ہیں جیسے کہ ہلدی ہے ایلو ویرا ہے گلاب جل ہے یہ سب بہت مفید ہوتے ہیں تو ان کا ہی ہمیں اپیوگ کرنا چاہیے ایصل خوبصورت اندر سے آتی ہے اچھی صحت صاف دل اور مسکراہٹ سے
بالکل صحی واہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے صرف بھاری سااز سجا سے نہیں بلکہ اخلاق اور سادگی سے بھی انان خوبصورت لگتا ہے صحیح کر رہے ہیں نا باپھی جانا بہت بت بتی
تو کیا تمہارے خیال سے بیوٹی پروڈکٹ کا استعمال غلط ہے
نہیں نہیں نہیں نہیں غلط تو نہیں ہے مگر احتیاط کے سھ ہونا چاہیے ہر چیز کی بھی ایک حد ہوتی ہے صحی کہا نا باپ بھی جان
بالکل بالکل بھابھی جان یعنی ضرورت کے حساب سے اور سمجھداری کے ساتھ استعمال
انشاء اللہ بالکل بالکل بالکل صحیح کہ رہ ہیں آپ اور یہ ایک بات اور کہ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ بیوٹی پروڈکٹ نے لوگ میں خود اعتمادی کو کسی بھی حد تک کم کر دیا ہے مطلب سیلف کانفیڈینس نہیں ہے لوگوں میں باہر جاتے لبسٹک لگا کے جاتے ہیں
بالکل محترما آپ کی بھابھی جان نہیں لگاتی کیا
جان تو کہیں بھی جاتی ہے ایک دم ویسے ایمبولینس بن کے جاتی ہیں
بالکل بالکل محترما آج کل تو یہی فی چل رہا ہے پچھا تب تو یہ د یہ بات درست لیکن جب انسان ہر وکت اپنی شکل سورت میں نقص نکالتا رہتا ہے تو اس کو ایتمال ن ضرورت ضرورت تو ضرور مستق
درست بالکل درست صحیح کہا آپ نے درست فرمایا سوشل میڈیا پہ پرفیکٹ اس ن اور فلالس لک کو دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو کم ر سج لگ اب جیسے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے آفس میں کچھ ک ن جات تی ہے وہ ایک دم ٹپٹپ ہو کے آتی ہے ہمیں لگتا ہے ارے واہ کتنی سندر ہے لیکن پتتا چلتا ہے میں وہ تو بیوٹی پروڈکٹ
بالکل بالکل محترما بالکل محترما یہی تو بہت بڑا مسئلہ بن جو ہے لوگ فلٹر اور ایڈٹنگ کے پیچھے اصل پہچان کو بھول گئے ہیں اپنی انشاء اللہ بچائے ان سے بالکل بالکل
کہنا صحیح ہوگا واھ کہ بوٹی انڈسٹری کئی نہ کئی ہم لوگوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں بالکل کئی صحیح تھا نا
مت بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے موت تا میں کچھ اس اب تک جی ہاں مارکیٹنگ کا طریقہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ شام کو پہلے اس کی کمی محسوس کروائی جاتی ہے پھر حار بیچ دیا جاتا ہے اب آپ پارلر میں جانا ہو بہ محترمہ تو پارلر پہ اب جب جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا پارلر والی آپ کے دس نسخ نکالے گی اس کے بعد میں آپ کو کمیاں گنا تی ہے پھر آپ اس کے پروڈکٹ کو خرید لیتے
بالکل صحیح کہا ہے آپ نے بالکل خوب فرمایا ہے آپ نے پیک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے مطلب کہ سارے پروڈکٹ برے ہیں کوئی پروڈکٹ بکے نہیں تو فائدے مند ہوتے مطلب جیس آپ کی اسکن کو سوٹ کر گیا اسکن کو کچھ سوٹ کر گیا تو مطلب وہ اچھا اچھا بھی ہو سکتا ہے
بالکل بالکل مو ترما تو پھر صحیح تو غلط پروڈکٹس میں کیا فرق کی کیسے کیا جا سکتا ہے محترما
یہ آپ کر سکتے ہیں پہلے اپنی اسکن ٹائپ کو سمجھیے ڈرائی ہے آئلی ہے یا کومبینیشن ہے اس کے بعد ڈرمٹولوجسٹ کے پاس جائیے اس سے سلاح لیں وہ زیادہ بہتر ہوگا آپ کی اسکن کے لیے سمجھ رہی ہے
بھی دیکھنے چاہیے ہے نا
بالکل بالکل بالکل ارے بھابی جان کیا کر بھاابھی جان ہمارے چرنوں میں بھاابی جان ہمارے چرنوں میں ارے بھابھی جان ہمارے چنوں کو چھوری ہے پیروں کو ارے پتا نہیں ان کو ہماری پیروں میں جنت جنت نصیب ہو رہی ہے
ارے موتر میں اپپنے ہی پیروں میں جنت ہوتی ہے کسی اور کے پیروں میں جنت
نہیں بھابھی جان کو نہیں نہیں بھاابھی جان کو ہمارے پیروں میں جنت دکھ کریہ
اچھا اچھا بات تو آج کل آرگینک اور ہربل پروڈکٹس کا بھی کافی ٹرینڈ ہے کیا یہ س اس میں بہتر ہوتے ہے محترماں
ا اکثر ہاں کیونکہ ان میں کیمیکل کم ہوتے مگر ہر ہربل چیز بھی ہر کسی کے لیے سیف نہیں ہوتی اس لیے پیچ ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے سمجھ رہی ہیں آپ
لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور پھر اسکن پرابلم ہو جاتی ہے آپ کے بھاابھی جان کو اور آپ کو تو نہیں ہے یہ پرابلم اچھا بھائی جان ارے آپ کے بھ بھائی جان کا آنا نے کا سمے ہو گیا ہوگا ضرور
ہاں یہی صحیح کا تھوڑی سی احتیاط بہت
بالکل بالکل صحیح فرما رہی بالکل بالکل صحیح فرمایا ایک اور چیز کیا تمیں کیا تمہیں نہیں لگتا کہ لڑکوں میں بھی اب بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال
ارے بالکل صحی فرمایا یہ ایک پزیٹیو چینج ہے اپنی صفائی اور دومنگ کا خیال رکھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو
بالکل بالکل جی ہاں یہ سب پزیٹیو چینج ہے آپ اپنی صفائی اور گرومنگ کا خیال رکھ نہ ہر سوری گرومنگ اور اوور میک اپ میں بھی تو
بالکل ان شاء اللہ صحیح فرمایا اور کیا ایکزیکٹلی سادگی اور نیچرل لک ہمیشہ زیادہ خوبصورت لگتا ہے وس ہیوی میک اپ کے مل ہیوی میک اپ تو کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سادگی
بالکل بالکل محترمہ بالکل محترمہ یہ تو آپ نے بالکل بالکل سو ٹکا بات فرمائی ہے گفت جی بالکل صحی فرما رہی ہیں تو آخر میں تم کیا چاہتا کہنا چاہو گی اس پورے موجوں پر
انشاء اللہ میں کہوں گی بیوٹی پروڈکٹ کا استعمال کریں مگر سمجھداری کے ساتھ اپنی خوبصورتی کونا بولے بین جی
بالکل محترما آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیا کتنا خوب فرمایا ہے اللہ آپ کو ایسی طریقے کی
انشاء اللہ ہاں ارے ہم کو پتا چل گیا کہ ہماری اپنی کے گھر کے پاس میں منڈی لگی ہوئی ہے وہاں سے کچھ سبزی بھر کے لے کے آئیں گے اب ہماری ہمارے آ گیا تھا خالہ کاب
پروڈکٹس کا استعمال کریں مگر سمجھداری کے ساتھ اپنی اصل خوبصورتی کو نہیں بھول موترم
یہ سب مفید ہے خاص کر سنسکریم تو بےحد ضروری ہے کیونکہ دھوپ سے اسکن کو نقصان پہنچتا ہے آپ سمجھ پا رہی ہیں
خود سے محبت کرنا س
ہ بالکل صحی کہا آپ نے تو فرماری ہے جاؤ تو جلدی کر کے آؤ پھر اپنے کو چلنا ہے بھبھی جان جاؤ چپ ڈسٹرب مت کر بالکل صی بالکل صحی تھا لیے باہر نکل کرلنے سے پہلے سنسکرین کو لگانا ایک عدت بنا لی ت
بالکل بالکل میں بھی یوز کرتی ہ باوی جم سنک ج تو میرا ڈیلی روٹیین ہے
بالکل اور صحیح طریقے سے اپنی اسکن کے مطابق استعمال کیجے تو یہ فائدے مند ہے مگر ٹرینڈ اور ہاں میں آپ کو بتا چاہتی ہوں کہ ٹرینڈ کو بلائنڈلی فالو متب
بالکل بالکل مترم آپ بہت ٹرینڈ کے ساتھ جاتی ہوئی دیکھنی ہے ہم نے
انشاء اللہ ہم گئے تھے بالکل آپ درست فرما رہی ہیں
ایک حد تک یہ سب مفی ہوتا ہے محترما خاص سنسکرین تو بے حد ضروری ہے کیوںکہ دھوپ سے جو ہماری اسکن ہے ہماری تچا ہے وہ اس کو نقصان بہت زیادہ پہنچتا ہے محترما آپ وہ تو ہی ایسا پتا ہی ہوگا
صحی بات ہے صحی بات ہے خوبصورتی کا رنگ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے یہ بات بھی آپ دھیان رکھنا
بالکل بالکل بالکل اور آپ کو آپ کو پت ہے یہ بات آپ نے ابھی سنی ہوگی میں نے تو سنی ہے کہ یو وی ریز جو ہوتی ہیں اس اسکن کے اسکن کے اگیں کو تیز کر دیتی ہیں جو اپنے اسکن دیکھی ہے آپ نے کئی بار اپن دھوپ میں جا تو دیکھا ہوگا جیسے جیسے اسکین پر پڑتی ہے اس کی کرنیں ہماری ن بالکل لال ہو جاتی ہے
بالکل بالکل آپ یہ تو بہت ہی درست فرما رہی ہیں ان شاء اللہ آپ درست فرما رہی ہیں اور اسی لیے ہر انسان کو اپنی اسکن کا مطلب مکتا پھر ہو ہے اور اس لیے وہ روٹین کو بھی پرسنل لینا چ
مکرم اناء اللہحیح فرمایا آپ نے اگر صحیح طریقے سے اور اپنے اپنی اسکن ٹائپ کے مطابق استعمال کیے جائیں تو کافی فائدے مند ہیں یہ سب پروڈکٹ
بالکل آپ کو پت ہے جتنی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ڈسک اسکن جو ہے خوبصورت ہوتی ہے نہیں نہیں جتنی فیئر ہوتی نہیں ڈسک بھی بہت سندر ہو ہے ان شاء اللہ بہت سندر لگتے ہیں ڈسکی اسکن والے لوگ
فرماریی موسم بترنا تو آپ نے ہم کو دیکھا ہے وہ بتائیے آپ کے ہمٹسک اسکن والے ہیں کیا
تو بہت ہی بےحد ہی خوبصورت ہے عمدہ ہماری بھابھی جان بھی خود کی تعریف کر رہی ہے کہ ہم ڈسک ہیں ہماراری بھابھی جان بھی اپنے منہ میاں م بن رہی ہیں گئی ہے
یہاں پر شاید آپ کی بڑی جو ہیں وہ مجھے ڈس کی اسکن کی لگتی ہیں
ہاں وہ بھی ایسی ہیں ہمارے یہاں پہ کیا ہے لو نچ نچرلی تھوڑی ڈسکی ہے سمجھ رہی ہیں ان شاء اللہ سب بہت ہی خوبصورت ہے نیچرل بیوٹی ہے
اچھا نیچرل بیوٹی لیکن آج کل تو ڈی آئی ہوم ریمیڈیز بھی کافی وائرل ہو رہی ہیں
آج آپ سے گفتگو کر کے واقعی بہت معلوماتی اور دلچسپ
بالکل بالکل موحترما بالکل محتما ہمیں بھی آپ سے اس بارے میں گفتگو کر کے بہت زیادہ جانکاری پراپت
ہاں اندر سے صحت مندرو گے تو باہر سے بھی دیکھ
بالکل بالکل یہی تو ہماری ایک دم بالکل محترمہ یہ ہمارا ایک نیچرل گلو ہے اگر ہم اندر سے خس رہیں گے اندر سے اچھا ہیلدی کھائیں گے تو ہماری اسکن تو ہماری اپنے آپ ہی اچھی ہو جائے گی بالکل بالکل محتربہ نکھار بنا رہے ہیں شاء اللہ اوک ہے بخشے